ولیکم السلام بھائی جان آپ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری آواز ایک دم بےحد مطلب صحیح آ رہی ہے تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے ہماری آواز کی کوالٹی میں
ہوں ہوں
اور جاں تک
تھوڑا سا نا آپ آپ سےب تھوڑی سی میری گزارش رہے گی کہ آپ ڈیوائس کو نا بالکل کنیکٹ ٹو کنیکٹ رکھیں تاکہ آپ کی آواز بالکلا صاف ستھری سمجھ آئے کیونکہ نا بریکیج بہت زیادہ آ رہی ہے
آ جی جی تو ایسا ہے کہ آج ہم سوچ رہے ہیں ہم آپ کو کچھ تہ دل ارد کی چاہ جےس ود
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہو سکتا ہے کچھ آپ کو اچھا لگے وہ نہیں سجھ میں آ ہے گا مطلب بھی بتا دیں گے جیسے ہیں لائف پلے سب میں تیری یاد کا چراگا رہا ل لیے سب میں تیری یاد کا چراگا رہا دلیپ گفتار تار میں تیری الفت کا سما سمانا رہا ٹھیک ہے جی ہجر ہجر کی ساوتوں میں عسکن ندامت بہتے رہے جہنی پریسا میں افسد تیرا ہی امکارا بسلو انمک رہاں انمکا آر جوں کی گلشتہ میں کھجا اترائی پھر بھی امید کر ایک نازک سا گلستاہ رہا
ہ ہاں کیا کہ
فاں کی داستانے بھی زمانے کو سنائی مگر لبوں پر تیری وفا کا ہی عنوان رہا
و
بھائی جن دیکے محفلے سب مطلب ر ات کی محفل رات کی محفل ف میں تیری یاد کا چراگرا مطلب تماری تمہاراری اوپر ہم نے روشنی روشنی کی جگمگ کی مطلب
ہ ہ
تھوڑی سی ٹھیک ہے رات کی محفل میں روشنی کا جگمگ رہا مطلب تمہارے پاس پھر دوسرا میں نے بتایا دل مختر یعنی کہ بےچین دل م تری اسفتت الفت کاس سامن رہا ہاں ٹھیک ہے بھائی جان
ہی
ایسی ہی ہم نے پورا بنایا بھائی جان بہت مزہ آ رہا ہے ہم نے تھوڑا سا آپ آپ سے کوشش کریں اور اچھا لگے
جنابج کیا پتا آپ کا شاعرانہ مزاج دیک
ہاں جی ہاں جی ہاں جی جیسے ایک ہے رخصتے شوق کے بعد بھی ا جانت ونا دل کے دریق چے میں تیرے نسق نمیاں رہے
اچھا
اس کا مطلب یہ ہے دیکھیے جو دل کا جریقہ ہے دلک آپ دریقے مطلب دل کے کسی کونے میں
ہاں
نمیا رہا مطلب تیری ایک پہچان رہی سمجھا بھ جن ہاں سمجھے تو ایسے ایسی چیزیں یوز کرنی ہے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اردو اک سیت اردو اگر کسی کو سنا رہے تو تو بھیا تھوڑا سا سلیقے سے طریقے سے
وہ مزاج شاعر اپنا ہو اور ایسی الات
جی بالکل بالکل بالکل باقی آپ نے جو ہمیں بھیجا ہے بھیا یہ ہم نے کہا چلو یہ بھی پڑھ لیں گے لڑکا اور لڑکی کی دو گھنٹے والی لمبی داستہ بات چیت دونوں کے ڈاکناگ لمبی گئے ہیں جیسے سے بہت سمے فون پر بات ہو رہی ہو ہاں جی تو جیسے ہم بولولے ہیلو آرب یار سچ میں تو ہی ہے نا مجھے تو تو لگا شاید میرا نمبر دیکھ کر تو پہچان نہیں پائے گا کتنے ٹائم بات بات ہو رہی ہے ہماری مجھے مجھے یاد بھی نہیں آخر بات کب کتنی لمبی ہوئی تھی پہلے تو ایسا تھا کہ روز ہزاروں مرتبہ بات ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرتے تھے پھر پتا نہیں کہ سے دھیرے دھیرے
ہوں
اپنی اپنی لائف میں بزی ہو گئے ہاں جلہ تیرا نام اسکرین پر دیکھا تو ایک الگ ہی خوشی ہوئی ویسے تو کیسا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے لائف کیسی جا رہی ہے اب آارف جی آپ بتائیے
ہوں یار تیری آواز سن کر ہی پرانی ساری یادیں واپس آ گئی
ب نہیں بھائی جان آواز یہ ہو سکتا ہے وائس اوور میں یہی پروابلم ہوتی ہے کبھی کبار ہو جاتا ہے جی جی نہ ایسا ہوتا ہے میں بتایا نا ایکچولی وائس اوور پہ جب ہم کال کرتے ہیں تو کئی بار ہماری آوازیں ریپیٹ آئیں گی کئی بار اگر سگنل تھوڑا اوپر نیچے ہوا تو آپ کو ہلکا ملکا آواز میں بھی ڈفرنس دکھے گا
اوکے اوکے اچھا ایسی
ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فل ہو
بہرحال ہمیں
بھائی جن جی جیسے اس میں لکھا یار سچ میں تو ہی ہے نا یا یا اں یا ارے سیا تیری آواز سن کر ہی پرانی یادیں واپس آ گئ سچ بوولو ت نے کئی بار اپنے ذہن میں سوچتا رہا کہ کہ ت مجھے کال کرے پھر لگتاا پتہ نہیں تم کہیں مصروف تو نہیں شاید اب ہم پہلے جیسے بات نہ کر پائیں لیکن آج تیری کال آئی تو دل ے خوشی ہوئی ہ میں ٹھیک ہوں بس یہی زندگی چل رہی ہے زندگی کی عوامیت میں میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا جیسے کام ذمہ داریاں روز کا وہی روٹین لیکن ہاں پرانے دوستوں سے بات کرنے سے جو سکون تہ دل ملا تو وہ الگ ہی ہوتی تا ہے ہاں تو ب تو کیسی ہے تیری لائف کیا چل رہی ہے کتنے دنوں میں کیا کیا بدل گیا نہ مکسنگ کرنا بے حد ضروری ہے کا کن یہ ہے بھائی جان کیونکہ اس میں کود ہندی بوللی گئی اور اگر آپ یہی چیز اگر کئی مرتبہ یوز کریں گے اور یہی سیم بولیں گے تو آپ کو کے پاس ٹائک آ جائے گا وہی والا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا جی بھائی جان پورا پا پورا آپ دیکھ سکتے تیئیس میں پورا ایک دم مشروط طریقے سے وڈ وڈ ج
ہاں وہ مطلب یہ کہ الفاظ نہ ہو وہ ان سے آئیڈیا لے کےلا کر کے پڑھے گا انی
پن جی بالکل بالکل بالکل اور کوشش کریں جی اور کوشش کریں کہ میکسیمم ٹائم آپ اردو کے الفاظوں کا یوز کریں سے ریلیٹڈ ہے ہمارا کام ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ایسا کر ہے تو دیکھیے یہ تو ایک آپ کو ایک آپ کو مطلب سمجھ لیجیے آپ کو طریقہ بتا دیا گیا کہ آپ ک آپ کو ک طریقے سے اس طریقے سے بات کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں اگر آپ آواز کو تھوڑا موڈیفائی کر کے کہ جو ہماری لینگویج ہے اردو اردو اگر اس اردو پہ قائم ہوتے ہیں سارے الفاظ اردو کے یوز کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل یہ تو ہے را اس میں تو آپ کھ تبدیلی لائیں گے ہم ہر کسی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی لے کے چلے اور تبدیلی بہت بد
جی جی جی تو یہ سب یہورا اگر دھیان دیں گے تو یہ کافی ماشاء اللہ بہت اچا اچھی کوال ہوگی اور تح ج آپ تو بات ک میں دوسرے پرسن کو بھی بات کرنے میں میں مطلب بہت خوشی ہوگی اور سننے والوں کو کوئی بے چینیت نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہو رہیا ہے
ہاں کیا ہو رہ آ مان س
تھوڑا تھوڑا دقت ہو جاتا جیسے بھی ہم نے دیکھو ہلکا سے دو الفاظ یوز کرے اور آپ کو لگا کہ یہ تو بہت ہی الگ ہی مطلب ہم نے آپ کو چیزیں سنا دی ہیں سیا
کیا کہا آپ نے
جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو کیا ہو رہی ہے یہ ہم نے بتایا تو آپ کو بہت عجیب لگا نا بھائی جان اردو کے علاو رہ کسی بھی چیز کی ہم نے بات کری کوئی واقع اگر الگ یوز کیا تو آپ کو الگ ہی محسوس ہوا ہے ایسے ہی اردو کی چیزیں میں اگر آپ ہندی مکس کریں گے ہندی وااکع بولیں گے تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے
ہاں ہاں سحی بات ہے
تو اس کا تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا ہے یہ بار بار کئی بار ایسی مسٹیکس نہ ہو بار بار آپ کا جو ہے نہیں تو پھر کال کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے اور پھر یہ کال جب اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ کو میکسیمم بینیفٹ بھی نہیں ملتے پ ن
جناب ب جنا بس یہ ہے کہ دائرے میں رہنا پڑے گاے گا
عام طور پہ باتیں کرتے کرتے لوگ یہ بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ مسلوں کا تھوڑا تو دھیان دین ن کال کریں آرام سے بات کریں ساری چیزیں سلیقے سے طریقے سے دہرائے بتائےیں ساری چیزیں اپنے پیٹے میں نہیں ن سکتی یہ چیز دھیان رکھیں کہ ہ آپ کو میں میکمم الفاظ یوز کرنے ہیں سارے جو وہ اردو کے ہونے چاہیے جس سے کوول بہتر ا در بنتا س کتی رہے
بالکل بالکل اس
جی بھائی جان چلیے میںٹور پہ آپ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ج چلو شکریہ بھائی ج شکریہ
شکریہ